ہیلو ہیلو
ال و علیکم
وعلیکم السلام بھائی جان
وعلیکم اللام بھائی جان
ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا آج میں تم سے ایک ا موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں آج کل بہت سے نوجوان کامیابی چاہتے ہیں مگر محنت صبر و علم حاصل کرنے کی طرف اتنا تبج نہیں دیتے تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے
وسلیکم السلام تمہاری بات بالکل درست ہے میری رائے میں انسان کی زندگی میں علم سب سے بڑی دولت ہے مال دولت آج تو ہے لیکن کل نہیں رہ سکتی مگر علم ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے علم انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان کراتا ہے اور اسے سماج میں عزت دلاتا ہے
جی ہاں میں نے بھی بزرگوں سے سنا ہے کہ جس قوم کے پاس علم ہوتا ہے وہ ترقی کرتی ہے مگر صرف علم حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے اس کے ساتھ اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے اگر کسی انسان کے پاس بہت علم ہو لیکن اس کا بتاوا نہ ہو تو لوگ اس سے دور رہنا پسند کرتے ہیں
بالکل صحیح فرمایا اخلاق انسان کی اصلی پہچان ہوتا ہے ایک خوش اخلاق شخص اپنے لہجے اور کردار سے لوگوں کے دل جیت لیتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے مگر اپنے اچھے اچھے برتاؤ کی وجہ سے ہر جگہ عزت پاتے ہیں
یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ تعلیم کے ساتھ تہجذیب کو بھی تعلیم دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ انسان کا کردار اس کے علم سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے اگر کسی کے پاس اچھا کردار ہو تو وہ مشکل حالات میں بھی لوگوں کا بھروسہ حاصل کر لیتا ہے
دوست میں محنت کو بھی بہت عام سمجھتا ہوں دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنی منزل محنت اور لگن سے حاصل کی ہے کوئی بھی انسان صرف خواب دیکھنے سے کامیاب نہیں ہو سکتا خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لئے لگاتار زدہ تر کوشش
یہ بات سو فیصدی صحیح ہے بھائی جان کئی نوجوان شروعات میں بڑے جوش کے ساتھ کسی کام کو شرو کرتے ہیں مگر تھوڑی سی ناکامی ملنے پر ہمت ہار جاتے ہیں جبک اصل کامیابی انیں لوگوں کو ملتی ہے جو مشکل کے مشکلوں کے باوجود بھی ہم نے مقصد ب ڈٹے رہتے ہیں
بالکل ناکامی دراصل انسان کی استاد ہوتی ہے ہر ناکامی ہمیں کوئی نہ کوئی سبق دیتی ہے اگر انسان اپنی غلطیوں سے سیکھ لے تو وہی ناکامی آگے چل کر اس کی کامیابی کی بنیاد بن جاتی ہے
جی بھائی جان میں نے بھی اپنی زندگی میں یہ محسوس کیا ہے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی کام میں مجھے کامیابی نہیں ملی مگر بعات میں سمجھ آیا کہ اسی تجربے نے مجھے زیادہ مضبوط اور سمجھدار بنا دیا ہے
جی یہی تو زندگی کا اصول ہے انسان جتنا زیادہ تجربہ حاصل کرتا ہے اتنا ہی بہتر فیصلے لینا سیکھ جاتا ہے مگر اس کے لیے صبر بہت ضروری ہے صبر کے بنا انسان جلد بازی میں ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جن کا اسے بعد میں افسوس ہوتا ہے
صبر واقعی بہت بڑی نعمت ہے میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ مشکل وقتوں میں صبر سے کام لیتے ہیں آخرکار وہی لوگ کامیابی اور سکون دونوں حاصل کر لیتے ہیں جبکہ بے چینی اور گھبراہٹ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ک کر دیتی ہے
ایک اور اہم بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ سچائی کا راستہ اپنانا چاہیے جھوٹ شاید کچھ وقت کے لیے فائدہ پہنچا دے مگر آخر میں نقصان ہی دیتا ہے سچائی انسان کی شخصیت کو مضبوط بناتی ہے اور لوگوں کو دلوں میں اس کے لیئے اعتماد پیدا کرتی ہے
بالکل سماج کی بنیادیی اعتماد پر ہی قائم ہوتی ہے اگر لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں تو رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں اس لیے ہر انسان کو اپنی بات اور وعدے کا پابند ہونا چاہیے
رشتوں کی بات چلی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل لوگ اپنے گھر والوں اور دوستوں کو وقت کم دینے لگے ہیں ہر کوئی اپنی مصروفیت میں اپنا ڈوبا ہوا ہے کہ اسے اپنے قریبوں لوگوں کی اہمیت کا احساس ہی نہیں رہتا
جی بھائی جان ا صبر واقف ہو تو نہیں یہ ابھی نہیں بالکل سماج کی بنیاد بھی اعتماد پر قائم ہوتا اگر اس پر بھروسہ کرنا چھوڑے تو رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں اس لیے ہر انسان کو اپنی بات اور اپنے وعدے پر پابند ہونا چاہیے
رشتوں کی بات چلی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل لوگ اپنے گھر والوں اور دوستوں کو وقت کم دینے لگے ہیں ہر کوئی اپنی مصوری فیت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اسے اپنے قریبی لوگوں کی اہمیت کا احساس ہی نہیں رہتا
یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے انسان چاہے کتنی بھی دولت کما لے مگر اس اس کے رشتے مضبوط نہ ہوں تو وہ اندر سے کچھ نہیں رہ سکتا محبت احترام اور ہمدردی رشتوں کو مضبوط بناتے ہیں فرمائیے بھائی جان
بالکل بالکل بالکل یہ فیصدی ناکام یہی زندگی کا اصول ہے اور انسان بھی بہت اہم چیز ہے اگر ہم کسی پریشان انسان کی مدد کر کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرانی چاہیے رٹ لانا بھی ایک نیک کام ہے
میں تمہاری اس واسط سے پوری طرح متفق ہوں سماج تبھی بہتر بن سکتا ہے جب لوگ صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں بلکہ دوسروں کی بھلائی کا بھی خیال رکھیں ایک چھوٹی سی مدد بھی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے
اسی طرح ہمیں اپنے وقت کی قدر بھی کرنی چاہیے وقت دنیا کی سب سے قیمتی نعمتوں میں سے ایک ہے جو انسان وقت کی اہمیت سمجھ لیتا ہے وہ اپنی زندگی میں بہتر انداز میں گزار سکتا ہے
صحیح کہا بھائی جان کیونکہ وقت ایک ایسا ایک بار گزر جائے تو واپس نہیں آتا اس لیے ہر لمحے کو کسی نہ کسی اچھے کام میں لگانا چاہیے چاہے وہ تعلیم ہو عبادت ہو محنت ہو یا کسی کی مدد کرنا ہو
آتا ہوں کہ علم اخلاق محنت سب سب سچائی خوبیاں ہیں جو کسی بھی انسان کو کامیاب اور نوجوان ان کا حصہ بنا لیں تو اس کا مستقل روشن ہوسکتا ہے
جی بھائی جان بالکل تمہاری باتیں دل کو چھو لینے والی ہیں آج کی اس خبور سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا امید ہے کہ جو بھی ان باتوں پر عمل کرے گا ب دنیا اور آخرات دونوں میں کامیاب ہوگا اور بھائی جان کیا حال ہیں آپ کے
انشاء اللہ اللہ ہم سب کو علم انکت افاف اور نیک کی توحفی عطا فرمائے
بھائی جان اور سب خہریت ہے آپ کے گھر پہ بھائی جان
ہاں بھائی جان جان
اور سب خیریت آپ کے گھر پہ
انشاء اللہ اللہ ہم سب کو علم حکمت اور نیک عمل کی توف دفاع فرمائے
اور بھائی جان آپ کا کھانا ہو گیا
جی بالکل ہو گیا
اور سنائیے
ہم بالکل بڑھیا ہیں آپ بتائیے
بھائی جان ہمارے یہاں بجلی کی بہت زیادہ سمسیا ہے کیونکہ ہم اس وقت سونے کے لیے بیٹھے ہیں لیکن اس س وقت بجلی والوں نے بجلی کاٹ دی ہے لیکن ہماری حکومت کیا کر رہی ہے یہ حکومت کی ایک ناکامی ہے بہت بڑی جو اس وقت ہمارے ملک میں بجلی کی سمسیا چل رہی ہے بہت بڑیا آپ اس پہ کیا رائے دینا چاہیں گے
جی بھائی جان جی بھائی جان بجلی تو بہت دقت کر رہی ہے اس سمے ہم ہمارے لیے تو چلو کوئی دقت نہیں ہے لیکن بچوں کے لیے بہت دقت آتی ہے
اور آپ کے والد ٹھیک ہیں
بالکل بالکل رحمت ہے اللہ کی کرپا ہے
اللہ کی دین ہوتی ہے
اوررے ہاں اللہ کی د ہے
ہاں بھائی جان اور ہمارے والے تو مسجد مسجد جاتے ہیں اور اچھی اچھی وہ سچا پانے کے لیے مدرسہ میں بھی جاتے ہیں
جی جی میں نے بھی اپنے بچوں کو بزنس شروع کر د
وہ مسجد پہ جا کے بھائی جان وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں پورے دن پھر اس کے بعد وہ مدرسے میں جاتے ہیں مدرسے میں جانے کے بعد وہاں اچھی تعلیم پراپت ہونے کے بعد وہ واپس گھر پہ شام کو آ ہیں اور کچھ لمبا بول پورے کال پہ لمبا بولتے ہیں لمبا بولنا ہے تھوڑا ٹھیک ہے
اور
اور سنائیے آپ
جی بھائی جان اب تو سونے کی تیاری ہے بس بچے بھی سو گئے اور ہم بھی سونے کی تیاری میں ہیں
حائیجان اب کیا سنیں آپ کو ہمارے پاس ایک پریشانی ہے
جی بھائی جان بتائیے
ہمیں اس وقت پیسوں کی بہت زیادہ ہے بہت
کتو
ہم ایک لڑکے نے نہیں بائی جان ہمیں ایک ل نے آئی فون ٹویلو دیا بتایا ہے آئی فون ٹویلو بتایا خریدنے کے لیے تو میں نے بولا اسپ سے کتنا پیسے چاہیے اس نے پیسوں کی منع کی جانب کی تو بولا کہ کا ہولڈر چلا گیا ہے فن کا تو یہاں تو کیا کرنا ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں کوئی فائیو جی فون دے د مے پاس آئی فون ٹول منی فائیو جی ہے میرا ابھی تو میں نے کہا دیک ف جی لیکن مجے کو وہ پرانا فائیو جی م نہیں م جو مہنگے ملے اس لیے میں نے اس سے منع کر دیا اب وہ بول رہا ہے آپ دے رہے ہو یا میں کسی اور کو بیچ دوں میں نہیں بھائی دیکھ رہا ہوں
لیکن بھائی جان بھائی جان سنیے بھائی جان میں آپ کو بتا بتانا چاہتا ہوں ٹ ٹویل ف ہیں آئی ف ٹویل وہ فو جی میں نہیں آتا شاید مجھے اتنا نالج ہے
وہ بھی میں نے بھی کہا